ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
کیا کر رہے ہو
میں کام
ہم بھی کام ہی کر رہے ہیں
آپ کو پتہ ہے اللہ کی قسم ادھر کتنی گرمی ہے اوپر اپ سوچ بھی نہیں سکتی ہو
میں وہی سوچ رہی تھی پچھلی بار اللہ کی کسم میں سوچ رہی تھی مطلب آپ کیا کرتے ہو اوپر
اگر گرمی دیکھو گی نا ادھر ادھر کام بھی نہیں کیا جا رہا ہے
مجھے پتا ہے نا مطلب ماما کیا کرتی ہے یہ نا
ماما بچاری کیا کی ہو گئی ہے کوئ ل کیج جےسے
و اس کو مطلب پکانا بھی پڑتا ہے نا اپر
پکانہ بھی سارا خانہ ہم خانا بیا آت آ نا کام سے اللہ کی قسم اس کو پسینہ اتنا ہوتا ہے پھر کیا کریںے بولتے آجو نیچے کبولتا نہیں چھوڑو آپ کتنا لے جائیں گے نیچے
صحیح بات ہے پتہ ہے اللہ کے کسم مطلب مجھے اوپر جو روم ہے نا وہاں کتنی گرمی ہوتی تھی پھر ہم کر نا کا ہم سوتے تھے نیچے
ہاں ادھر زیادہ گرمی ہے مجھے پتاہ ہے ادھر ٹھنڈ بھی ہوتی ہے اور گرمی
بہت زیادہ پھر میں نے کام کیا پھر ہم سوچتے تھے نیچے نیچے والے روم میں پھر بہت بار بت چھوٹی بانی ہے نا اس نے بہت بار بولا اوربجھے آ لیے سونا ہے وہاں بڑے والے روم میں تو یہ سوئیں گے اا اور ابو ادھر پھر اس نے سونی ہو نہیں دیاؤدا اب مجھے پاپا بول رہا تھا اب مجھے پاپا بول رہا تھا جب آپ گھر جاؤ گی تو آپ لینا کولر ایک ساتھ
اور گرمی ہوگی اتنی
بہت زیادہ سر پا نے پھر میں نے پچھ پر بولا پتی کو بھی میں نے اس کو بولا میں لاؤں کہ خود اپنے پیس تے آپ نہیں لا اس نے کہا اگر آپ بھی لاؤ گی تو ان کو شک ہو جائے گا
وہ اسے نے لایا ہیں ذرا ہونے توا آپ کیا کریں جینا ہی نہیں ہے اگر ان کے حساب سے چلیں گے
اور کیا کتنا ان کا سیریئس لی لے
وہی بول رہی ہوں نا اب پھر چلنا ہی نہیں ہے آگے
توپاپ نے بولا آپ جب گھر جاؤ گی
ہوں پھر کولر ایک لانا ہاں آ اب دیکھو د کتنینی گرمی ہے اللہق کی قسم بس
ہاں ہاں ادھر تو ہوگی
جب پیم سے کیا کرتا ہے
اب کیا ہوتا اس کو بھی وہ تو سوتی ہے ایک جگہ
ہاں اور وہ اکیلے سوتی ہی نہیں ہممات
مجھفت
ہاں وہ کون سوتی ا ن زور سے کہ نہیں اوپری سوئے یہ تو
ہ بار بار جب بھی ہم نیچے سونے کے لیے آئے اس ہمیشہ یہی کیا ہے کہ نہیں آپ تو نیچے آئے ادھر سو جاؤ جاؤ اوپر س سو جا وہ یہ اس اس کا کیا ہے مطلب اوپر گھر میں ہے گھر میں
کہہ سکتا ہے اوپر گھر میں جاؤ سو جاؤ تو
وہ نہیں بولتا ہے کچھ بھی اس کو اور کیا آپ کو نہیں لگتا ہے وہ ڈرتا
پتا ہے ان کے سامنے بوت بھی نہیں کرال سکتا ہے
اس کو کیا کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں مطلب کبھی کبار اگر کچھ ہوتا ہے تو مطلب اتنی بد دع ہے اتنی
تھے پہلے سے ہی ارے وہ پتی کو نہیں دیکھتے اس کو کیا کیا بولتے ہیں آپ کے پت نے زیاد آئی کیا ہے وہ نا ان کو بول سکتا جواب دے سکتا ہے
اور کیا چھوڑو اس کو تو میرا پتا ہی ہے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی اور میرا بولنا بھی ٹھیک نہیں رہے گا اگر وہ خود بولتا ہوں اس میں تو
اور کسی کو برا بھی نہیں لگتا
ہے نا اور کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا ذرا اب کیا کریں پھر وہ وہ گئے ہیں آپ کی کزن وہ نان حال
نہیں وہاں وہ گئی کل ہی
وہ کیا کرنے گئی؟
ا گ صفائیی کرنی کی ہ
اچ چلو ٹھیک ہے
ہوں
امن بولے گی وہاں سے آ کے کچھ
کیا بول نہیں تو
ہاں مسری کیا بالات ہے
کیا بولے گی بول
اور بتاؤ
نی تیری کھایا اس میں پتا کیا تھا اندر سے
کیڑا
ہاں
بھی پرسوںکھ ہے نا مجھے جیس ملب سیدھے نا کیا بول جی مٹی جیسی ہوگی
یا میں نے یہ سیکھایا ج اب تو تو اتنا ٹائم ہمیں کسی کام میں نہیں لگتا جتنا ہمیں باہر لگتا ہے
ہاں ہاں وہت با تو سح اس لیے میں نے آج صبح ہی باہر کا سیا ایک تو وہی سے چاول صاف کیا اور باہر کا کام وہیں سے ختم کیا اور کپڑے بھی صبح ہی دھوئے ا کے مجھے پاپا کا شوز ایک دھنا ہے بس
باہر کتنا ٹائم لگتا ہے آپ خالی دو ہو ہے نا
آپ کو بت ہے زمین دار کیسے ہوتے ہیں
ہوں
میری بہن ہے نا چھوٹی والی وہ جیسے ویسے ہی بیٹھتی ہے وہ ویسے ہی ٹانگے رکھتی ہے
آپ خالی پا دھوتے ہو
ہاں
آپ خالی پاس دھوتے ہو
ہاں پاد ہوتے ہیں پیچھے پیچھے سے ہمیں اتنا ہے نا مطلب پیچھےچھے مکان کے پیچھے پیچھے سے
نہیں میں برے مطلب پوچھا ووچھا نہیں
نہیں نہیں پوچھا نہیں گ ہم ونٹر میں کرتے ہیں
ہاں ہمیں پونچھا بھی کرنا ہوتا ہے دنا بھی ہوتا ہے
نہیں ہم سمر میں نہیں کرتے کیونکہ
آپ لوگ کو ن وہ والا سیمٹ اس لیے ہمیں یہ خش کے سےے اگر ہم اگر ہم ہاں اھر مت دھوتے ہیں جیسے کام نہیں کیا ہوتا ہے کچھ
تو ہوتا ہی ہے
اور سناؤ آپ ہی بولو کچھ
آج کیا پلان ہے دن میں کھانے کا
دن میں کچھ بھی نہیں
دن میں کیا بناؤ گے آج
سبزی میں ہ ابھی ماما پ رہی تھی آلو
اچھا
ہاں دیکھیں گے کیا بنائیں گے ا بنائیں گے جو بھی کھانا تو ہے
پتا نہیں میری بیٹی کو پتا نہیں پرسوں سے کیا ہو گیا ہے میں نے کہا نا یہ وہ واٹر بوٹل لاتی ہے کچھ بھی لاتی ہے بولتی ہے میرا بیبی ہے
کو آ کی بیٹی
ہاں
پھر میں ت کو بیےبی ہوگا پھر سے
پتا نہیں خالی بولتی رہتی میرا بیگ بھی ہے
ہاں پھر آپ کو ب بھی ہوگا پھر سے لڑکا ہوگا ہاں س لڑک ہوگا اتنا خطرناک ہوگا ابھی یہ چھوٹی ہے ابھی نہیں رکھنا بیبی بیبی
نہیں نہیں ابھی اس کو میں اسکول وغیرہ ڈالوں گی
ہاں اس کے بعد پھر دو دو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے نا ہم نے ماسی کو بھی یہی بولا اس کا بھی بیٹا چھوٹا حزہ کے جتنا کل ب
نہیں اب تو وہ ٹھیک ہے ہاں ہاں لتی
وہ بولتا ہے یہ بولتا ہے اس کو کی ماما بول
نہیں آپ کو پتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ آج کل یہ بھی پروابلم ہے نا اب دوسرے بچے کی بھی
کیوں
ہوتا ہے نا آج کل مطلب پہلا کسی کو پہلا بچہ ہوتا ہے اور پھر کو بہت سال کے بعد
دوسرا ہوتا ہے میری ماسی کو نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے بڑی بڑی والی کو نا
کی اس کو کیا ہے اس کو کیا بچے ہیں وہیں میں کہ رہی ہووں نا جب اب بول رہی ہو ماسی کو بول رہے ہیں نہیں ابھی اس کو بڑا ہونے دو آج تو سب سے بڑی پرابلم یہی ہے
اب اس کے اوپر سے یہ پروابلم با ب پرمس کو ز رہہ ہے
کس کو
میری ماسی کو آپ اس کو ہوتا ہی نہیں ہے
ہچ ج ہ ہ یہ بول رہی ہیں مجھے مجھے بوٹل دے دو
ہوں
مجھے اس کو بیبی کو بوٹل موما دینا ہے
خود چھوڑو پھر اس کو دیں گے
اور کہ یہ تو ابھی بھی پی رہی ہے میرا
یہ بت
آپ کو پتا ہے لیکن وہ میرے گھر والوں کو غصہ آتا ہے وہ بول رہے مطلب نے نہیں پیا تو
کسے
اس نے مت کیا ہاں
آپ کیا کریں گے اس کی ماما کو یہ تھا کیا
کیا آپ کو پتا پتا ہے مطلب جو اس کی وہ دی رانی ہے نا اس کا بیٹا پیتا تھا نا
ہوں
گئی یہاں سے اس کا بیٹا پیتا تھا وہ بول رہی تھی مطلب اس کو کمر میں درد ہے اور جب یہ دودھ پیتا ہے تو اس کو زیادہ ہی ہوتا ہے ہوتا ہے نا ز پھر بچے کو دودھ دینے سے بول رہی تھی اس کو زیادہ ہی ہوتا ہے اور پھر پھر بول رہی تھی یہ میں نے اس کو کتنی بار بولا چھوڑ چھڑواؤ اس کو دودھ وہ کام بھی نہیں کر پاتے اس کو کمر میں عذاب ہے وہ یہ اب کیا وہ حمزہ سے زیادہ یہ ہے کچھ
آپ کیا کریں گے اس نے اپنے بیٹے کو کیا کیا صاب کریں گے اپنے بچوں کو
میں وہی سوچ رہی تھی پھر وہ بول رہی تھی مطلب وہ کیا اس سے کچھ خاص ہے وہ اس کو ابھی بھی دودھ دیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب
مطلب کیا نہیں نہیں میں آپ کو بات ہی بولوں گی اس کو بیٹے سے زیادہ شادی کی پڑی تھی وہ پہلے بیٹے کو نہیں پال سکتی تھی
مجھ بول رہا پاپا اللہ کی کسم وہ بول رہا ہے جب تک مطلب اس نے بولا کہ جب تک مطلب دوسرا بیبی ہوگا اگر یہ تب تک بھی پے گی اور آپ کی مطلب آپ کی مرضی ہوگی اور آپ کے پتی کی مرضی ہوگی تو دے دو اس کو اب یہ نہیں چھوڑتی ہے مجھے بھی مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں بول رہی ہوں چلو
آپ کیا کریں پھر کیا چھو
پھر تو چھوڑنا ہی ہے نا وہ بول رہے ہیں کہ وہ سے وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے
بیٹھو چپ کر کے
ان کو کتنی پرابلم ہے اس بات سے نہیں زیادہ انٹر فر کر
ہاں ہاں ب
اس کو تو بولتے ہیں وہاں یہ کرو وہ کرو آپ کو پت ہی نہیں ہے وہ یہ
یہ آپ کو پت ہے وہ بری پرسوں آپ کی چھوٹی والی میں قربای ل کہ آپ کی نانی ہ خود گئی تو مجھے آپ کی نانی کو دیکھنا تھا س ہفتےارا ہاں وہی نکلی ت تو ورنہ د ن ہی جاتا تاہے ادھر ادھر تو میں خود نکلی میں خود گئی تو مجھے اگ نانی کو ضرور ہی دیکھنا تھا
چلو میں کرتی ہوں آپ کو فون